ہ
وعلیکم السلام آپ کے گھر میں امی ابو اپی بھائی جان خیریت سے
ہمارے یہاں سب خیریت ہے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
جی ہمارے یہاں ابھی اللہ کا شکر ہے بس آپ بتا
جی اور کیا کر رہے تھے آپ جی ہمارے یہاں سب بڑھیا آپ پوچھ رہے تھے آپ سے کہ آپ کی بیگم نے کیا بنایا پھر آج
جی ہماری بیگم تو دیکھیے بناتی رہتی ہیں آج انہوں نے ہمارا بیوقوف بنا دیا وہ اپنی جو آپی کے گھر چلی گئیں اور ہم سے کہہ رہی تھیں کہ ٹائم سے آ جاؤں گی ابھی تک نہیں آئیں
آ رہے ہے کوئی بات نہیں ہے تو ہوتا رہتا ہے جی یہ تو نارمل سی بات ہے تو ہر کسی
جی جی آپ کے آپ نے کیا بنایا آج اپنے گھر میں
ہم نے آج وہ بنائے تھے گوشت بنایا تھا ہم نے آج تھوڑا ٹھنڈا موسم میں تھڑا گوشت بنانے تھے تو ہم نے گوشت اور روٹی بنائی تھی ساتھ میں
کچھ بنایا آپ نے
بکرے کا گوشت
اچھا اچھ اچا
جی جی یہ تو بس بڑا آسان ہوتا ہے پہلے آپ سبزی پہلے آپ وہ بنا لو مسالہ بنا لو سمپل سا جیسے بناتے ہیں تیل ڈال کے اس میں کھڑے مسالہ ڈال دو آپ پھر آپ اس میں پیاز ٹماٹر ادرک ل من کو گرائنڈ کر کے وہ آپ ڈال دو سات میں آپ اس میں دہی ڈال ل دہ ڈال سکتے ہو اور پھر اپنا گوشت ڈال دو اور پھر پانی ڈال کے دبا لو سیٹیاں تو بن جاتا ہے گوشت
دے دی تھی بیچ میں تکلط فرمانا چاہتا ہوں کہ یہ مسالحے جو کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں
نہیں لوگ کھڑے مسالحے بولتے ہیں جس میں آپ کا آتا ہے تیج پتا کالی والی بڑی الائچی ہری الائچی دالچینی لونگ اور سابوت کالی مرچ اور جیفل اور ایک پھول ہوتا ہے وہ
پوش جائے وتری جائے وتری اس کا اتناام ہے جائےوتری کوئی جڑی بوٹی ہو ہوتی ہے کیسی مطلب
جی نہیں یہ ایک پھول ہوتا ہے جو بہت گرم ہوتا ہے اس سے زیادہ تر گرم مطلب جو اس کی تحذیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے
تہسیی تحذیر گرم ہوتی ہے اس کی تاثیر بولتے ہیں تحثیر بولتے ہیں
تحصیر تحصیر
اچھاا تاثیر گرم ہوتی ہے
ہاں بہت کم ڈالنا ہوتا ہے زیادہ نہیں ڈالیں گ اگر آپ اس کو زدہ ڈالیں گے کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے
اس کو زیادہ ڈال دیں گے کیونکہ یہ جائے اتنی ہوتی ہے جی جی یہ پھول جیسی ہوتی بنی گلابی
ہاں ہاں ہاں وہی لکڑی کا پھول جیسا ہوتا ہے
ارے ارے ارے ارے اے اے اس میں ایک دال چینی بھی تو آتی ہے
دال چینی لکڑی کی ہوتی ہے وہ لمبی سی ہوتی ہے وہ تو ہاں اس اس کو اس کو آپ ایسی بھیھاک ہو بہت ٹی لگتی ہے وہ تو میں ایسی بھیھا سکتی تو بہت ٹی لگتی ہے مھے تو وہ
اچھا اچھا اچ اچیے مطلب روکی کھا لیتے ہیں دال چینی کو
ہاں میں تو کالی والی لائچی ہوتی ہے بڑی والی وہ بھی روکھیھا ستی ہو ہاری لائچ بھی روک کےھا سکتی ہو
اچھا اچھا تو مطلب گوش بھی رکا خ لی تھےب
نہیں گوش روکھا نہیں کا سکتے آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں ہم سے نہیں کایا جاتا گوش روکھا
نہیں نہیں آپ نے کہا نا آپ کھڑے مسالے اگر آپ
نہیں کھڑے مسالے میں ہم صرف لائچی بہت ٹی لگتی ہے ہیں ہم لائچی کھ لیتے ہیں ویسی سواد لگتی ہے اور ایک چیز اور جیسے ہم ادرک والی چائے بناتے ہیں تو میں تو ادرک بھی کچا کا سکتی ہوں
الحمد للہ الحمد للہپ کو کچاھے کی بہتتایا ہےب میں کہ رہاوں گپ گشت بھی کھی کچا کھا کے ٹرائی کرے
جی ہم آپ کے گھر آئیں گے س ہم دو ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے پہلا پہلا آپ نوالا آپ کھائیے گا
جی جی ہم
پھر ہم کھائیں گے
بالکل بالکل دیکھیے آپ کھا آپ کو کھان کا ایکسپریئنس دے تو آپ پہلے آا کے دکھائیے گا ج بالکل اللہ کی شکرش کیاگ رہے ہمی
ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے اور آپ کی بیگم آپ کی بیگم نہیں آئی ابھی تک
جی جی ہماری بیگم میں نے بتایا نا ویب کوپ بنا کے گئی ہے ہمارا ہ تو اس لیے وہ پتاہ نہیں کب تک آئیں گی کل آئیں امی جان امی جان تو دیکھیے ہماری امی جان کا بھی پتہ نہیں ہوتا وہ وہ بیگم کے ساتھ چلیںے آج کل بیگم کے ساتھ پہچ رہتی ہیں اور
اچھا اچھا بیگم کے ساتھ رہتی ہیں آپ کی امی جان چلو اچھی بات ہے آپ کی بیگم میں اور آپ کی امی بھی جان میں پیار بنا رہتا ہے
ہاں وہ باہر کچھے گئی ہے میں نے ان سے کہا تھا کیا کھان جا رہے ہو فون کیا تھا تو کہیںے نار کا جوس دیک کہ جیسے آپ پت ہی ہے نا کہ انار کا جوس کتنا ضروری ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے ا بالکل امی جان کو کمزوری آ رہی تھی وہ ابھی آئے تھیں نا تو بازار کا کھا لیا انہوں نے چا پیں کھا لی
بالکل بالکل د اناگا جوس سب کو پینا چاہیے میں تو کہوں گی آدھار کارڈ اسس اپنی بیگم کے لیے بھی آپ لایا کریے گھر پہ آپ کی بیگم بھی اچھا لگ گا انا کا جوس پی کے
پھر انہیں وہاں لے گئے ڈاکٹر نے
اچھا اچھا صحی ہے ہم بھی ابھی انرار کا جوس بنائیں گے ابھی اپنے شوہر سے کہیں گے منار لے کے آئےیں
بالکل بالکل انار منوائے سے آپ ان سے کہئی کا انار لائے بڑے بڑے اس سارے دانے ہوتے ہیں ان دانوں کو
جی جی ابھی ہمارا تھوڑا جی جی اب تھوڑا موڈ بدل رہا تھا ہم سوچے چلو گھر پہ جا کے آج تھوڑا سا وہ موموز بنائیں گے جھول موموز
غ بالکل بالکل لیکن میں کہوں گا کہ انار ونار کاجوس بناتے ٹائم ناوڑا دھیان رکھیے گا آپ دھو ہی لیجیے گا کیونکہ ہائیجین کا دھیان رکے گا بہت
بالکل بالکل آپ کو پت ہی ہے کتنا زیادہ انہ چینا چل رہا ہے بالکل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جی جی جی
بکل بالکل بالکل دیکھی یہ بات تو ہوی
بالکل بالکل صحیح فرما رہا ہے آپ کو پتاہ ہی دیکھیے تھوڑا ہائی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اپنی تو دہ کتنا زیادہ گند مچا رہتا ہے لوگ گھر میں لگ سفائی نہیں کرتے اپنے گھر پھر بیماریاں ہو جاتی ہیں پت ہی ہوگا آپ کو ڈاکٹر بھی سلاح دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اس سے پہے آپ کو ہینڈ واش کرنا چاہیے اپنے
الحمد للہ بالکل صحیح فمایا آپ نے ہینڈ واش کرنے بہت زیادہ ضروری ہو گئے آج کے سمے میں کیونکہ اگر ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہے ہاتھ تو میں دیکھیے آپ نے دیکھا ہییگا کہ کیسے ڈیٹول کے ایڈس دکھاتے ہیں کہ ہاتھ میں کتنے پرسینٹ ہمارے
بالکل بالکل صحیح فرمان ہے کچھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں کتااروں ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھتے تو ہے نہیں اور وہ ہمارے منہ میں چل جاتے جو سے ہماری ہیلتھ نا جو تھوڑی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے
بالکل بالکل دیکھیے میں تو خود ڈرتا ہوں کہ ہاتھو اس لیے میں ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے کبھی بھی اگر انار کا جوس ہے کوئی سا بھی آپ کو گنے کا جوس ہے آپ کو موسامی کا جوس ہے آپ کو کیسے بھی طریقے کا جوس ہے اننااس کا جوس ہے ایپل کا جوس ہے اگر آپ کو امرود کا جوس کوئی سا بھی ایپ جوس نکالنا ہے تو آپ کو ہات دھو چاہیے فروٹ کو دونا چاہیے پھر مک
بالکل ہم جیسے ہم نہ کچھ جی جی ہم جیسے سبزی وغیرہ لے کے کیا آتے ہیں تو اس سے فروٹ لاتے ہیں یا سبزیاں لاتے ہیں تو ہم پہلے اس کو دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد ہی ہم فریج میں رکھتے ہیں تاکہ بع میں اگر بچہ بھی اگر کھالے اٹھا کے فرٹ تو اس کو دھونا نہ پڑے آپ کو پت یہ بچے تو دو تو ہے نہیں فروٹ بچوں کو بتا ہے کچھ فریج میں پڑ ہی لا اٹھاؤ اور کھا جائے ان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ دھو لیں تو اس لی ہم پہلے دھو کے رکھ دیتے ہیں کیا کریں وہ سنتا ہی نہیں ایسی گندا کھ لیتے ہیں کتاڑوں والا تو اس سے اچھا کہ ہم دھو کے رکھ دیں وہ صفائی میرے گا تو وہ اٹھا کا لیں گے چلو سیف تو کھاے ہیںچھ تو کھ رہے ہیں بچے کاتے ہی نہیں ہے بچے آج کل کیا آپ نے دھا ہی ہوا وہ کاتا ہی نہیں ہے کچ
بالکل نہیں کھاتے انہیں کھانا چاہیے نا یہ دقت ہے اور
فروٹ تو ویسے بھی نہیں کاتے اپ دیکھا ہوگا ن بچوںہ نے موموز کھلا دو انہ چوومین کھلاا دو پاستا کھلا دو
انہیں فون سے فرصت ملے تبھی تو دھی کہ وہ چوبیس گھنٹے یہ سب چیزوں میں لگ رہتے ہیں پھر وہ کھا کھا کے کہ ان کے پیٹ میں الرجیز ہو جاتی
بالکل آپ دیکھو ہاں فوڈ پوائزننگ والی بیماری بہت نارمل سی ہو گئی تھی بیچ میں ابھی بچوں کو زیادہ ہونے لگ گئی تھی بالکل بالکل صحیح پیٹ میں کیڑے تو نارمل صحیح ہو گیا تھا پیٹ میں
پھر یہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا کسی کو تو اس کے لیے پھر کتے کا گوشت کھلانا پڑتا ہے اسے کیونکہ پھر وہ کھانے کے بعد وہ چ وہ کیڑے چپک جاتے ہیں نا پھر وہ تو باہر آ جاتے ہیں کتے کو جی جی جی کتے کا گوشت کھلاا دو آپ کسی کو کیڑے چپک رہے ہو تو کیڑے وہ پیٹ میں تو کتے کا گوش کھلا دو وہ سارے کیڑے چپک جاتے ہیں
صحیح میں
لیکن کہاں کتے کا گوشت تھوڑا کھٹا میٹھا ہوتا ہے
مجھے تو پتا ہی نہیںا میں نے پہلی بار سنا ہے یہ تو
جی جی جی آپ کے گھر میں کسی کے پیٹ میں کیڑے ہیں
نہیں ہمارے گھر تو کسی بھی بیڈ میں نہیں ہے اب سن گا تو کسی بیڈ میں ہوں گے بھی نہیں ہے
بالکل بالکل تو ہاں تو یہی دقت ہے تھوڑا اگر ہوتا ہو تو آپ
نہیں نہیں ہمارے یہاں کسی نہیں ہے نہیں نہیں آپ کیا کسی کا کیا کسی کے پیٹ میں ہے کیڑے
نہیں نہیں ہمارے یہاں نہیں ہے ہمارے پہلے ایک رہتے تھے پڑوسی ان کے پیٹ میں گھیرے تھے اب وہ باہر چلے گئے
اچھا آپ نے ٹرائی کیا
نہیں میں ان نے کبھی ہمت نہیں ہو پاائی لیکن مج لگتا کہ ان کے پیٹ کیڑے ہیں کیونکہ وہ کمزور رہتے تھے تھوڑا سا کمزور کمزور سے لگتے رہتے تھے ہمارا ایک مطلب ہمارے مے بھائی جانی تھے ہمارے وہ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پیٹ میں کیڑے م رون تھ گ اور ڈسکس بھی کرا گ میں نے کہا آپ کی کمزوری کا علاج کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار پیٹ میں کیڑے لگتے ہیں مجھے اب وہ باہر شفٹ ہو گئے ہیں سٹی ش چھوڑ دییا انہوں نے ہماری تو میں ان سے میں
اچھا تو وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہوں گے اوکے تب بھی تو بس سمجھ میں آیا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے کیسے ہوئے
اچھا اچھا اچھا
مجھے اب سمجھ میں آیا پیٹ میں کیڑے کیسے ہوئے کی کہ وہ آپ کو زیاد رہتے تھے اب دیکھیے آپ بھی انناپ شناپ کھا لیتے ہیں وہ اس کو بھی انپ شناپ کھلا دیتے ہوں گے
نا بای امیون سسٹم کیسا ہے ہمارا تو اسٹرانگ ہے اب ہمارا جو ہے جو بھی ڈیمیج بیکٹیریاز ہیں ان سے لڑ لیتا ہے لیکن جو ان کا تھا نا وہ بڑا کمزور تھا وہ ٹی شرٹ تار لیتے تھے نا تو سمجھ لی تھی دنیا ڈر جاتی تھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں یہ گر نہ جائےیں ان کی ہڈیاں گر نہ جانے چکوں
یہ پروابلم دیکھیے سب میں کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہیلتھ ایشو ہوتے ہی ہوتے ہیں
بالکل ہوتے ہیں اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اگر وہ کام نہیں کرتے نا تب ان کے اوپر
ہم اگر بولیں ہیلتھ میں کوئی پرفیکٹ ہے تو کوئی کسی کی ہیلتھ پرفیکٹ بھی نہیں ہے کوئی انسان زیادہ موٹا ہے تو اس میں پروابلم ہے کوئی زیادہ پتلا ہے تو اس میں پروابلم ہے پرفیکٹ انسان تو کوئی بھی نہیں ہے
بالکل دیکھیے کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اپنی باڈی پر اگر ہم ریگولر فٹ رہے ہیں میں نے ان کو کئی بار یہ سلاح بھی دی تھی کہ دیکھیے گا اگر آپ کو ریگولر آپ اچھا کھائیں اچھا رہیں صبح اٹھ کے آپ جاگنگ جائیں تو لیکن جو آلسی بندہ ہوتا ہے نا اب بھی دیکھو میں آپ کو بتاؤں اگر جو آلسی بندہ ہوتا ہے نا اگر وہ اپنی باڈی پہ تو کام نہیں کرے گا تو کیسے ہو سک کیسے وہ ہو سکتا ہے آپ خود بتایا اب بھی وہ اور خراب ہو جائے گا
چلے ٹھیک ہے پھر آپ سے بات کر کے اچھا لگا لگائیں گے دوبارہ فون آپ کو خدا حافظ
شکری الحمد للہ بہت اچھا لگا خدا حافظ
خاں ہاں